ہیلو السلام علیکم و علیکم السلام السلام علیکم بھائی آپ ٹھیک ہو ہاں بھائی میں ٹھیک ہوں گھر میں سب بھی ٹھیک ہے شکر اللہ کا آب سب ٹھیک ہو گھر میں سے سبی ٹھیک ہے ٹھیک ہاں گھر میں بی سی بھی ٹھیک ہے کیا کر رہے بس بھائی جان بیٹھے سوچا آپ آپ سے بات کر لوں گا
چلو بھائی بہت ہی اچھا کیا آپ نے تو مجھے پہلے بولو میری آواز اچھی سے آ رہی ہے
صحیح آ رہی ہے میری ٹھیک سے آ رہی ہے کیا تو بھائی جان اک وقت تھا جب دنیا ایک وقت تھا جب دنیا میں نا سنگل ہونا کسی گالی سے کم نہیں تھا
ہاں بھائی جان
تو بھجن ہم رات کو رو روتے تھے کہ یہ ال اللہ کوئی تو ہم سے بھی پیار کر لے ایسے اکی اکیلے لڑکے ایسی دکھی گھومتے ہیں یہ نا اکیلے لڑکے ایسے دکھی گھومتے تھے جیسے ان کی زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا ہو ہاں بھائی جان لیکن پھر ہماری زندگی میں انسٹاگرام آیا اور ایسی نیوز آنا شروع ہو گئی کہ آج ہر سنگل لڑکا تعجد میں اٹھ کر خدا سے شکر ادا کر رہا ہے کہ تیرا لو یاد اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو آپ نے مجھے سنگر رکھا ہے کم از کم میں زندہ تو ہوں تو آ یہ ہے کہ اپنے انسٹاگرام پر ان کپلس کی ریلس دیکھی ہوگی جو ارجت سنگھ کا سیڈ سونگ چل رہا ہوتا ہے سلو موشن میں بال اٹھ رہے ہوتے ہیں
ہاں بھائی
ہاں اور بھائی پہلے کہتے تھے موت آج آئے گی تو جدا ہوں گے آج کل کی نیبی جت ریشن نے ان کو لٹرلی حقیقت میں لے لیا ہے انہوں نے سوچا ج کہ جب موت آئے گی تب کا ویٹ کیا کیوں کرنا ہے موت تو میں خود ارینج کر سکتی ہوں پہلے
ہاں بھائی تو آپ نے صحیح کہا تو مطلب کہ یہ سب کہیں نہ کہیں تو یہ سوشل میڈیا کی
سوشل میڈیا کے اثرات ہیں ج ب اسی کے اوپر میں کچھ بولنا چاہتا ہوں
کے دور میں سوشل میڈیا ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے
بچ
جوان اور بزرگ ہر عمر کے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں تو موبائل ف اور انٹرنیٹ
انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا بہت چھوٹی لگنے لگی صحیح بات جسا کہ آپ نے کہاں ہو رہا تھا
تو وہ کہیں نہ کہیں تو ایک اپنی
اپنی نیند سے بھی کھیر رہے ہیں اور دوسرا ال وہ اپنا ٹائم بھی ضائ کر صی بات صح بات ہے تو موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا جو میں نے بولا چکا چھوٹی سی
ہم اگر ہم گھر پہ بیٹھے کسی بھی ملک کے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں تو ان کی ان کے بارے میں جان سکتے ہیں ویڈیو کال کر سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مطلب کہ ٹیکنالوجی بہت ہی آگے بڑھ چکی ہے تو سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ
جی جی ہم سبھی سے جڑے ہیں ابھی ہاں بالکل
ہاں تو اگر ہم ہمارے رشتے دار یا دوست دور رہتا ہو تو ہم چند لمحوں میں اس سے بات کر سکتے ہیں تس اور ویڈیو بھیج سکتے ہیں اور جو میں نے ابھی بھی کہا
بھی کہا ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں تو بولیے آپ بھی اسی پ جی بھائی جان تو یہ ہے کہ ایک تو جیسا ہم نے صحیح فرمایا ہو ایک تو یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں دوسری دوسری اپنا یہ صحت ضائع کر رہے ہیں رات کو نہیں سونا رات رات کو جھاگ کے رہنا آنکھوں میں پرابلم ہوتی ہے آنکھوں میں مسئلہ مسائل ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ وقت ہی اس پہ نکال نہ ہو بیٹھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھتے بھی نہیں ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کہ گھر والے بھی ان سے تنگ آنے لگتے ہیں کہ پھر بولتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہوا ہے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے پھر وہ گھر والوں کو بھی تو آ نہیں دیتا ہے لیکن اصل میں وہ ہوتا ہے سب کچھ اسی سے سوشل میڈیا سے ہی ہوتا ہے ہے کہ وہ اس پہ اٹھتا ہی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے یہ اتنا زیادہ خشش ہے اس میں آپ ایک گھنٹہ یہ بیس منٹ دیکھو گے ویڈیوز یہ ریلس دیکھو گے تو آپ پتہ نہیں چلے گا آپ کو یہ کہاں سے گھانٹے بیت گئے ہیں وہاں پہ
ہاں بھائی جن
اور پھر آپ کو اگر کوئی پھر بلائے گا گھر والا بلیا کہ یہاں پہ آؤ تھوڑا سا ہیلپ کر لو ہات بٹاؤ اس میں کچھ تو ہمیں اتنا غصہ آتا ہے ہم بہت زیادہ وہ نا پریشان ہو جاتا
کہ کبھی کبھار ہم ایک یا دو منٹ کے لیے فون اٹھاتے ہیں لیکن پتا ہی نہیں چلتا کب ایک دو گھنٹہ ہو گیا چلاتے چلاتے یہ ٹائم کو ایسے ہی کنزیوم کرتا ہے ہمیں پت ہی نہیں چلتا تو سوشل میڈیا کا سب سے بڑا ف اور اس کے فائدے بھی ہیں تو سب سے بڑاد فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھتا ہے جو ابھی ابھی میں نے کہا تو اس کے ذریعے ہم تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے تعلیم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے بہت سے استاد اپنے مطلب کہ جو مطلب کہ ایچ شن ہے وہ آن لائن ہی دیتے ہیں مطلب کہ جیسے کہ پی ڈبلو کا آن لائن سسٹم ہے آکاش آن لائن سسٹم ہے تو طلبا نئے نئے مضامین سیکھتے ہیں آن لائن سسٹم سے مطلب سوشل میڈیا سے تو اگر کسی کو بھی کسی کو کسی کی چیز بھی کسی کی چیز معلومات کرنی ہو تو وہ اسی سے کر لیتا ہے اس سرا علم کا سفر پہلے سے بہت ہی آسان ہوگا گ تو سوشل میڈیا تجارات کے لیے بھی بہت مفید ہے بہت سے لوگ گھر بیٹھے اپنا کام چلاتے ہیں مطلب کہ چھوٹے چھوٹے چھوٹے کام یا کبھی کبھی بڑے بزنس مین بھی اس اسی پہ کام چلاتے ہیں آن لائن ہی سبھی مطلب کہ بزنس وغیرہ کر لیتے ہیں اسے روزگار کا نیا مطلب کہ مطلب کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امپلائمنٹ
ٹ امپلائمنٹ کی اسے کہیں نہ کہیں پیدا ہو گیا ہر ایک چیز کے فائدے بھی بہت ہوتے ہیں اور نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں تو انسان کو چاہے کہ وہ انہیں وہ ایسا سنبھال کے رکھے کہ نہ زیادہ غلط ہونا چاہیے اور فائدہ بھی اچھے خاصہ رہنا چاہیے تو وہ لوب عادت نہیں بانی دینی ہوتی ہے تو ایک وقت تھا جب لوگ صبح اٹھ کر آسمان دیکھتے تھے پرندوں کی آوازیں سنتے تھے تھے اور خدا کا شکر ادا کرتے تھے آج کا نوجوان صبح اٹھتے ہے تو ایک آنکھ باندھی ہوتی ہے دوسری آنکھ سے فون کی برائٹنس وہ کر رہا ہوتا ہاں بائی اور پہلے لوگ بیٹھتے تھے اور بھائی کیا حال ہے کیا کر رہے آج کل پوچھتے تھے ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے لیکن آج بس فون پہ ہاں ایسا ہو گیا سبھی اپنے اپنے اپنے گی میں مصروف ہے کوئی فارغ ہی نہیں ہو رہا ہے کام سے تو آپ نے بھی بالکل صحیح بتایا یہی کہ بہت سارا وقت اور یہ روزگار بھی دیتا تو ہم ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آج کل اگر ہمارا کوئی عزیز باہر بھی گیا ہو تو ہمیں تسلی رہتی ہے جن کو تو وہ ٹھیک ہے تو ہم اس سے بھی جب چاہے بات کر سکتے لیکن ہمیں یہب سب کوھ ایک ہد میں رکھنا چاہیے کہ نہ زیادہ ہاو ہو
جیسے کہ آپ نے کہا ہر چیز کے نقصانات بھی ہوتے ہیں تو مطلب کہ ہر چیز کے دو سائڈ ہوتے ہیں جیسے کہ ایک کوائن ہوتی ہے اس کے ایک سائڈ ہیڈ ہو تا دوسرا سائڈ تیل ہوتا ہے اسی طرح ہر چیز کے دو سائڈ ہو ایک شر تو وہ ہم ہمیں پ فائدہ پہنچاتا ہے ایک سائڈ سے وہ ہمیں نقصان پہنچا ہے اسی طرح سوشل میڈیا کا بھی کچھ نقصانات ہیں لیکن مطلب کیا اگر لیکن ہر چیز کی طرح اس کے کے بھی نقصانات ہیں اگر ہم اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال کریں تو ہمارا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے بہت سے لوگ گھنٹوں تک موبائل فون چلاتے رہتے ہیں اپنی پڑھائی اپنا کام سب بھول جاتے ہیں گھر کے کام اور مطلب کہ صحت کو نظر انداز کر دیتے اپنی ہیلپ کو بھی مطلب کہ وہ پھر سوچتے نہیں ہیں اس کے کے بارے میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہر مطلب کہ خبر سچ نہیں ہوتی اس سوشل میڈیا پہ کبھی کبھی جھوٹی باتیں بھی بہت زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے وائرل ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں لوگ بنا مطلب کہ تسکیر کے ان پر یقین کر لیتے اس لیے ہمیں ہر بات کو سوچ سمجھ کر ماننا چاہیے اور پہلے اس کی
مطلب کہ سچائی معلوم کرنی چاہیے نا جی جیحیح فرم
زیادہ استعمال صحت پر بھی اثر ڈالتا ہے مطلب دیر تک موبائل فون دیکھنے سے آپکھ کو میں درد اور گردر کا درد اور نیند کی کمی ہو سکتی ہے جب نیند پوری نہ ہو تو انسان تھک جاتا ہے تھکا ہوا محسوس کرتا ہے اور اس کی مطلب کہ
توجہ بھی کم ہو جاتی ہے جی سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہماری ایک تو ذہنی ہے جیسے آپ نے بولا ذہنی یہ ہوتا ہے تو دوسرا ہماری جو ہمدردی ختم ہو رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انسان کو انسان کا دکھ محسوس ہونا بند ہو گیا ہے ہم کسی کے ہم کسی کے انتقال کے خبر پر بس ایک وہ نا کچھ اموج ہی لگا کر یا دیکھتے ہیں ہاں ایسا ہوا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا چہرے پہ پر وہ آنکھوں میں وہ دیکھ کر وہ دکھ بانٹنا ہم بھول چکے ہیں ہماری انگلیاں چل رہی ہے لیکن ہمارے دل سن ہو چکا ہے آپ مے ہاں بھائی ج
تو اس پہ سوشل میڈیا کا بچوں پہ بھی بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے کہ آج کل آج کل کی جنریشن میں بچوں اور نوجوان کو خاص کر طور پر اپنا وقت سنبھال کر استعمال کرنا ہے چاہیے ہر روز مطلب کہ کچھ وقت پڑھائی گھر والوم کے ساتھ گزارنے کھیلنے اور عبادت کے لیے بھی نکالنا چاہے ہر وقت صرف موبائل میں مصروف رہیں گے تو اصل زندگی کے خوبصورت
خوبصورت ل ہم سے دور ہو جائیں گے نا تو ہمیں سوچنا
اور ہمیشہ اچھی اور مطلب کہ محترم زبان استعمال کرنی چاہیے کسی کے مذاق کسی کا مذاق نہیں ہو رہانا چاہیے اور نہ کسی کے دل سے کھیلنا چاہے مطلب کہ جیسا کہ آپ نے ابھی ابھی پہلے کہا تھا کہ رات رات بھر کالس کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اس سے بھی مطلب کہ ایک انسان ایک لڑکا بھی ہو سکتا لڑکی کو کے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اینزائٹی کا شکار ہوتا ہے جس سے ان کی ہاں مطلب کہ ان کا دل جو ہے وہ پھر کام ہی نہیں کہتا پتا ہی نہیں ہوتا ہم ان کو ہم کیا کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بھی وہاں سے بھی مطلب یہ خطرہ ہے ان کے ساتھ
جی میں یہ نہیں کہوں گا کہ ٹیکنالوجی بری ہے یہاں ہم پہاڑوں پر جا کر بس جانا چاہیے تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ آگ کی طرح ہے اگر آگ چولہے میں ہو تو کھانا پکتا ہے لیکن اگر ہم اسے آزاد چھوڑ دے تو پورا گھر جل جاتا ہے تو یہی ہمیں اسے حد میں رکھنا چاہیے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے اپنے عزیزوں کے س گھر والوں کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے جس سے ہمیشہ یہ اس کا سنتلن برابر رہے نہ کوئی نقصان ہو اور ہمیں فائدہ بھی اچھا ہو ہاں
آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ یہ بالکل سچ ہے آج کے دور میں سوشل میڈیا سے بچنا ممکن نہیں مطلب کہ لیکن اس کا صحیح استعمال کرنا ضرور ممکن ہے اگر ہم اس کا استعمال علم حاصل کرنے رشتوں کو مضبوط کرنے کی کے لیے کرے اس کا استعمال تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا لیکن اگر ہم اس میں مطلب کہ کیا حد سے زیادہ کھو جائیں تو یہ ہمارے وقت صحت اور تعلیم کی لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے آخر میں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا
سوشل میڈیا ایک مل کہ ا
برائی کا بھی ذریعہ ہے ہمیں مطلب کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا بھی ذریعہ اور فائدہ پہنچانے کا بھی ذریعہ ہے
ذریعہ ہے نا بالکل تو زندگی کو بہتر بانے بنانے کے لیے ہمیں مطلب
اس کو اچھے سے استعمال کرنا ہوگا اپنی ہیلتھ پر غور کرنا ہوگا مطلب کہ دیکھ دیکھ کے استعمال کرنا ہوگا تو یہ ہمیں کچھ رولس کے لیے فالو کرنے ہوں گے تو تب جا کے جب مطلب کہ جیسے ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں اس کے ہمیں ٹریفک رولس فالو کرنے ہوتے ہیں اس کے بھی کچھ نہ کچھ رولس ہوں گے تو وہ بھی ہمیں فالو کرنے چاہے گی جیسے
جائے گی جیس جس طرح ہم اس کا اچھے سے فائدہ اٹھا سکیں جی جی چلو اللہ تعالی ہمیںشہور اور سمجھ آتا فر میں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
چلیے آپ آپ سے بھی بات کرے بہت ہی اچھا لگا تو اللہ آپ کو حفاظت دی
نہیں نہیں چلو اپنا خیال رکھنا خدا حافظ بھائی اللہ حافظ